ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہاں سب خیریت سے ہے آپ بتائیے
جی جی ہمارے یہاں بھی سب خیریت مست دیکھیے آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے کہ پردوشن بھی آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ چل رہا ہے اور پریاورن بھی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے دیش میں ہمارے آس پاس بھی کم ہوتا جا رہا ہے
جی
جیسے ہم بات جی جی فرمائیں فرمائیں
ہاں تو دیکھو پردوشن کا کارن یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ لوگ ہیں دیکھو کڑا کرکٹ نکلتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ ندیوں نالوں میں پھینکاتے ہیں تالاب میں اب دیکھو یہ نہیں یہ نہیں سوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے یہ ہمارے ہی واتورن میں پردوشن کرے گا
بلکل صحیح فرما رہی ہیں آپ دیکھے وہی نا ایک یہ بھی آپ نے بتایا کارن یہ بھی مکھیہ کارن ہے اور دیکھیے پردوشن کے نا بہت سارے جتنے کارن ہم دیکھیں نا جتنے کارن ہم گنے اتنے ہی کم ہے پردوشن کے کہ ہمارے ہمارے آس پاس بھی دیکھے تو اتنا بڑھتا جا رہا ہے پردوشن ہم دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے پردوشن تو کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہے پریاورن یعنی پیڑ پودے یہ سب چیزیں نا کم ہے
اور گاؤں اگر ہم گاؤں میں دیکھیں نا تو گاؤں میں طرف اگر ہم جائیںے تو وہاں پر جو ہے پیڑ پودے اگر ہم دیکھیں نا تو یہ کہیں نہ کہیں نا زیادہ ہیں اور مکھیہ کارن اس کا یہ بھی ہے پریاورن دیکھیے اگر پیڑ پودے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پردوشن ہمارا کم ہوگا
جی جی
لیکن اگر وہی نہیں ہے تو پھر بڑھے گا ہی بڑھے گا پردوشن اور ایک چیز پتا اور ہمارے دیش شہروں میں کیا ہے اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہی ہیں نا شہر میں تو آپ کو کہیں سے کہیں تک روڈ پہ آپ کو پیڑ نہیں دکھے گا بہت کم ہی سے آپ کو پیڑ دکھیں گے تو ایسا ہوتا ہائی وے والے روڈ جہاں آپ کو کئی بار پیڑ دکھ جاتے ہیں آ سائڈوں میں پیڑ دکھتے دکھتے ہیں لیکن ایک ایسے روڈ ہے جہاں پر ہم عام رستہ ہمارا آنے جانے والا دیکھے تو وہاں پہ میں ایک پیڑ نہیں دکھتا
جی ہاں تو دیکھو اس کا کارن یہ ہے کہ لوگ ہیں تو پیڑوں کو کاٹ کے وہاں پہ کالونی بن بنوا لیتے گھر بناتے ہیں تو وہاں سے پھر ملے گا ہی کہاں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کالونی دیکھیے مال ہے آپ دیکھیے مال بن جاتے اور سنیما گھر بن جاتے ہیں شاپنگ مال ہو گئے کلونی ہوگی مطلب پتا نہیں بس انسان کو خود کے رہنے کے لیے چاہیے انسان کو پیڑ نہیں دکھ رہے دیکھے اور اپنے اگر آپ دیکھیں نا تو پہلے ہم کو طوطے چڑیا یہ چیزیں نا بہت ایکچوالی دکھتی تھیں اپنے شہروں میں
اب نہیں دکھتی
اب نہیں دکھتی اور سچ میں یہ بہت حقیقت بات ہے جیسے پہلے ہمارے گھر کے پاس تو طوطے نا پورے طوطوں کا جھنڈ آتا تھا بہت سارے پیرٹ بہت سارے پیرٹ ہوتے تھے لیکن اب وہ ایک سال یا دیڑھ سال ہو گئے وہ ہم کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں
ہاں میں نے بھی بہت دنوں سے نہیں دیکھے ہیں
یہ نوٹس کرے نا آپ پہلے بہت ایک نہ جھنڈ کا جھنڈ ہوتا جھنڈ کا جھنڈ طوطوں کا اور اب طوطے ایک بھی نہیں ہے
میں نے تو کوئی پچھی دیکھا ہی نہیں ہے بہت دنوں بس ایک وہ چھوٹی چڑیا ہے وہ دیکھی ہے بس
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرمارے ہیں یہی ہے دیکھتے ہی نہیں ہے ایک دم صحیح فرما رہے ہیں آپ کی پیڑ کٹ گئے دیکھئے وہ رہے کاں بیچارے اب
جی جی
پہلے پیڑ وغیرہ تھے تو کچھ کارن اس کا یہ بھی ہے کہ نیٹ ورک وغیرہ ہو شاید ہو گئے فور جی فائیو جی تو کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی کارن ہو سکتا ہے اور کچھ پیڑ پودے کٹ رہے ہیں تو جب گھر نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ اپنی بات بھی دیکھیں تو اگر گھر نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہاں رہیں گے جب ان کا گھر ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کہاں رہیں گے پھر جہاں ان کا گھر ہے وہیں رہیں گے نا جہاں ہم لوگ ہیں ہمارا گھر اگر ودیش میں ہوگا تو ہم وہیں جائیں گے لیکن جب ہمارا گھر جہاں ہوگا وہیں جائیں گے ویسے ان کا گھر جہاں ہوگا وہیں جائیں گے اب گاؤں میں کہیں نہ کہیں پیڑ پودے ہیں
ہر چیز دکھتے ہیں آپ کو شہروں میں تو بہت مشکل سے آپ کو چڑیا طوطا کچھ دیکھ جائے گا بہت مشکل سے
اگر دیکھے ایک کارن یہ بھی ہے پ پ پردوشن وایو پردوشن کا کہ دیکھو جیسے جو یہ کارخانے ہیں فیک ٹریاں ہیں ان میں سے جو وہ دھواں نکلتا ہے تو دیکو یہ بھی تو واتاورن میں پھیلتا ہے اس سے بھی بہت ہانیاں ہوتی اور پتا کارخانے میں جو جوتے بنتے ہیں تو ان کا جو چمڑا ہے اس کو جلا دیتے ہیں تو اس سے زہریلی گیس بنتی ہے واتورن میں اور دیکھو پیڑوں وہ کاٹ دیتے ہیں دیکھو پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں تو دیکھو انسان کو آکسیجن نہیں ملے گی یا پھر دیکھو ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس اسے پیڑ ہی تو لیتے ہیں جب پیڑ ہی نہیں رہیں گے تو وتاورن میں تو پھیلے گی تو نقصان تو ہوگا اس سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ دیکھیے نا وہی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور ہم لوگ وایو جو ایئر ہوتی ہے ہم اس کو کنسیو کرتے ہیں اور پیڑ جو ہو کا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور جو جو ہم لوگ سانس لیتے ہیں وایو وہ وہ چھوڑتا ہے تو ہمارا آدان پردان جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے آپس میں کہ ایک اس کے جو اس کے لیے ویسٹ ہے جو ہمارے فائدہ ہے جو ہمارے لیے ویسٹ چیز ہے وہ اس کے لیے فائدہ ہے لیکن اب ایک چیز پتا آپ نے بہت نوٹس کریی کہ آپ شہروں میں جائ کہیں گاؤں میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کو ہر گھر میں پیڑ لگاوا دکھے گا چاہے ایک ہو چاہے دو ہو لیکن شہروں میں روڈ پہ پیڑ نہیں ہے تو گھروں میں کیا کہیں محلے میں اگر آپ کو ایک پیڑ دکھ جائے تو دکھ جائے گا ویسے آپ
نہیں تو نہیں نہیں جانے
بالکل دیکھیے وہی بات ہے نا کہ ہمارا جو ہمارے آس پاس بھی ہم لوگ دھیان نہیں رکھتے ہم جس میں جہاں جہاں میں نے پیڑ دیکھے ہیں جیسے کئی بار ایسا ہوتا نا کسی کا پلاٹ ہوتا ہے کسی کا پلاٹ ہوتا ہے وہ اپنا پلاٹ چھوڑ دیتے ہیں بناتے نہیں ہیں کچھ نہیں کرتے ایسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ گندگی سے اگ جاتے ہیں پیڑ پودے جو وہاں پہ اگے ہوئے ہوں گے اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کوڑا ڈال دیتے ہیں د گند لیے ایک گھر سے کوڑا نکلا ڈال دو گھر سے یہ نکلا ڈال دو گھر سے گندگی نکلی ڈال دو آلو چھیلے ڈال دو کوڑا اور گاؤں میں جو ہوگا اتنی صفائی سے وہ لوگ کرتے ہیں اتنی صفائی سے اپنے گھروں میں پیڑ لگا رکھ کےہوتے ہیں انہوں نے
جی
پر ہمارے شہر میں دیکھے تو شہر میں بہت پرابلم ہے اس چیز کی ہے نا ہمارے شہر میں بہت پرابلم ہے اس چیز کی اور ج
آ ہاں دیکھو کوئی جگہ خریدتا ہے تو دیکھو اس میں کھڑے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں چار پانچ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے ان پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دایک نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے پھر بھی انکو کاٹ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے جی
بالکل صحیح بول رہے بالکل صحیح ہوتا ہے اور یہ ہر ہر مطلب ہر سائڈ کا یہی حال نا بس گاؤں میں ہی دیکھیں گے تو وہاں آ پکو بہت سہولیت دکھتی ہے پیڑ پودوں کو لے کے لیکن اگر ہم دیکھیں شہر کی طرف تو بالکل بھی دکھتا ہی ہمیں کہ کسی کو فرق پڑتا ہے اگر ہم جاگروک نہیں ہوں گے کون جاگروک ہوگا یہ اب بھی تھوڑا
جی
تھوڑے بہت پیڑ پودے ہیں وہ کیسے کرے گی بھئی ان کے لیے تو ایک طریقے سے ہم سب لوگ ختم ہی ماننا یہ چیز کے کہ ہمارے لیے یہ ہے بٹ ان کے لیے پتا نہیں ہے یا نہیں ہے ان لگ ان کے رہنے تکے یا نہیں بچے یہ بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے دیکھی دھیان دینا چاہیے ہم لوگ کو جاگروک ہونا چاہیے ہم لوگ کو اس چیز کا بہت دھیان رہنا چاہیے کہ پیڑ پودے ہو سکے جتنے ہو سکیں اپنے آس پاس لگائے اور ایک چیز پتا اور کیا دیکھیے جیسے کسی کا برتھڈے ہوتا ہے کسی کی اینیورسری ہوتا ہے ہم کچھ بھی ہوتا ہے اگر ہم بولے مانے لیکن اگر ہم اس ٹائم اپنے گھر سے ایک ایک پیڑ لگائے اگر ہم اس ٹائم ایک پیڑ لگائیں تو کتنا اچھا ہوگا ہر سال ہم پیڑ لگائیں گے پھر
جی
کتنا کتنے پیسے دیں گےنا بچے ویسٹ کر دیتے ہیں بچے بھی کیا بڑے ویسٹ کر دیتے ہیں کہ اینیورسری ہے چو پیسے ویسٹ کرو آج برتڈے ہے پارٹی کرتے ہیں اینیورسری ہے پارٹی کرتے ہیں تو وہی اگر ہم ایک ایک پیڑ لگا دیں اینیورسری پہ ایک پیڑ لگائیں یا اپنا برتڈے پے ایک پیڑ لگائیں ایسے کتنے پیڑ ہم لوگ لگا دیں گے اور وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اگر اپنے آس پاس بھی لگائیں گے تو ہمارے لیے ہمارے وہ ہمیں وہ فریش ایر دے گا
جی جی
اور کہیں نہ کہیں بہت فائدہ بھی ہوگا دیکھیے اس کا وہی دیکھیے وہ جو بتایا تھا آ نے کاربن ڈائی آکسائڈ اور وایو جو ہمارا آدان پردان چلتا رہتا ہے وہ ہمارا گھر میں اگر ہم لگائیں گے تو بہت نیچرلی ہوا آئے گی پردوشن بھی کم ہوگا ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو ہم لوگ کریں دوسرے کے تو ہم لوگ کرنے سے رہے بٹ اپنے تو کر ہی سکتے ہیں نا ہم لوگ تو اپنے گھر میں میں تو دیک بولتی ہوں دیکھیے اگر کہیں ایننیورسری ہے یا برتھڈے ہے تو ایک پیڑ ضرور لگاؤ کہیں اگلے سال جب تم ایک نیا پیڑ لگانے آؤ تو اسے دیکھو کے کتنا گرو کیا ہے تمہاری یادیں بن جائیں گی اور اپنے لیے ہم لوگ پیڑ بھی لگا لیں گے کوئی کوئی بیکار چیز تو ہے نہیں اچھی چیز ہے یہ
اور دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھو کتنے سورتھی ہوئے ہیں کہ دیکھو ان کو ضرورت ہے لکڑیوں کی یا ان کی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہرے بھرے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں
جبکے سوکھے پیڑ کاٹنے چاہیے دیکھیے سوکھا پیڑ اگر ہے تو ہمیں اب دیکھئے غلطی اس کی بھی نہیں غلطی اگر وہ سوکھا پیڑ ہے تو وہ ویسٹ ہو چکا ہے اب اس کی لکڑی ہی جلیں گی وہ سوکھا ہے مطلب پورا پراپر پیڑ میں سوکھ چکا ہے لائک ایک انسان ایک ٹائم پہ آ گر دیکھے انسان بھی تو مر جاتا ہے نا تو وہ پراپر ایک سوکھ چکا ہے پیڑ تو آپ کو اس پیڑ کو آپ جلاؤ ٹھیک ہے وہاں پہ نیا پیڑ لگا دو اس پیڑ کو لیکن جو ہرے بھرے پیڑ ہیں اس کو نہیں کاٹنا چاہیے ابھی تو وہ جی رہا ہے نا ان بھی تو جان ہے بٹ کوئی سمجھتا نہیں ہے جاگروک نہیں ہے چیز کے لیے اگر ہم لوگ جاگروک ہوں تو تبھی اور لوگ جاگروک ہم لوگ کر پائیں گے اوروں کو بھی بٹ پھر بھی ایک کے کرنے سے تو نہیں ہوگا بٹ پھر بھی سب کو ٹرائی کرنا چاہیے ایک ساتھ آ کے ٹرائی کرنا چاہیے یہ چیز
جی جی
بالکل دیکھیے ہم تو بولتے ہیں سب سے اچھا دھیان رکھیں پیڑ لگائےیں پودے لگائےیں اپنے برتھڈے پہ ایننیورسری پہ اتنا جہاں پہ اتنا پیسے ویسٹ کرتے ہیں وہاں آپ ایک پیڑ اور لگا دیں
ہاں ہاں اب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کے جو پیڑ نہیں لگاتے کم سے کم جو کھڑے ہیں ان پیڑوں کو تو مت کاٹ و تو لگا نہیں رہے تو ان کو بھی کاٹ دیتے ہیں وہ بدلے میں
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ جو بھی لگا ہوا ہے اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں
جی
جو ہے تھوڑے بہت ان کو بھی کاٹ کے وہ کردیتے ہیں وہ کردیتے ہیں جو تھوڑے بہت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹ کے ختم کر دیں گے مال شاپنگ مال لے لو کارخانے لے لو ہوٹل لے لو جہاں جو انہیں بنانا ہے وہ بنائیں گے بٹ پیڑوں کی کوئی ویلو نہیں ہے لیکن اگر وہی دیکھیے نا پیڑ اگر ختم ہوگئے تو بہت قہر ہو جائے گا ہم سب کے اوپر بہت زیادی پرابلم ہم سب کو جھیلنی پڑ جائے گی پھر ہم لوگ کو تھوڑا بہت جھیل بھی رہ ہیں لیکن جو جنریشن ہے آنے والی ان لوگ کے لئے تو بہت پروابلم کریٹ ہوجائے گی نا چلیں ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے پھر کافی اچھا لگا
جی
جی جی ٹھیک ہے پھر خدا حافظ
خدا حافظ